ہیلو
ہاں ہہیلو السلام علیکم ہاں ٹھیک ہو اچھے سے
بس دعا آپ کی دعا آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو ہاں بس شکر الحمد للہ
کام سے آگئے
ہاں
کیسا رہا آپ کا دن آج
کام تو کچھ خاص تھا نہیں مارکیٹ اچھا ہے نہیں ابھی چل رہا ہے گرمی کی وجہ سے
میں نے سنا آپ کو جم بھی ہے
ہاں جی جم بھی ہے
ہاں میں بھی آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ہاں تبھی سے میں بول رہی ہوں میں بھی آنا چاہتی ہوں
تو کوئی مسئلہ نہیں آجاؤ آپ کبھی بھی آ سکتے ہو بس آپ کو فی کرنی پڑے گی ون تھاؤزینڈ اور ایڈمیشن ون تھازینڈ تو آپ جوائن کر سکتی ہو
کیا بولتے ہیں ل کےلی
ایئرلی ٹین تھاؤزنڈ ہے
اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا ہے
بس اتنا ہی ڈسکاؤنٹ ہے اس سے کیا کام ڈسکاؤنٹ
اصل میں نا انسان فون کی وجہ سے بگڑ گیا ہے انسان فون نہیں دے اس کی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے انسان میں اوبسٹی آ گئی حرکت ہی نہیں رہتی ہے
ہاں صحیح بات
کو فٹ رہنا چاہیے
اور جب شادی ہوتی ہے انسان کی اس کے بعد تو زیادہ ہی سستی آج
ہاں لائف پارٹنر اچھا ملنا چاہیے پھر نہیں ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے لائف پارٹنر کیسا اگر لائف پارٹنر اچھا ملتا ہے تو انسان کی لائف اچھی چلتی ہے اگر لائف پار صحیح میں
وات ہے
یہاں پہ نگیٹو باتیں مت کرو اور آپ ٹھیک ہو
ہاں نیگیٹو باتیں تو آپ نے اسٹارٹ
چائے پی
نہیں آج میں نے چائے نہیں پی
ا ہاں وہ بھی ہیلدی ہے اب تو جم میں آپ کو تو جم میں آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ نالج
ہاں ہاں ہاں مجھے تو نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں
چائے سے کیا ہوتا ہے اس میں کیلریز ہی ہوتی ہے اور یہاں کشمیر میں نون چائے اسل اسٹمک بگڑ گیا ہے
ہاں ہاں صحی بات
ہاں بچے بہت پریشان کرتے اس نے مجھے میں نے دیکھا آپ کو اس نے مجھے دیکھا آپ کو کال کرتے ہوئے اس نے دیکھی ٹافی اس نے کھائی
بچہ تو اللہ کی دین ہے بچہ پریشان نہیں کرے گا تو کون کرے گا بوڑا بڑا بچے کی فطرت ہی ایسی ہے وہ پریشانی کے لیے آئے ہیں تو وہ بچارا بڑا ہو جائے گا پھر وہ سمج جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہاں کچھ ٹائم اسٹرگلنگ کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے
ہاں لیکن ہٹ بھی بہت لائف ہے
تو پھر ایزی لائف اگر آپ کو چاہیے تھی پھر شادی نہیں کرنی تھی نا پھر آپ کو ایسے ہی سنگل نہیں رہنے چاہ ہاں میں تو ٹھیک ہوں
گرمی کیسی ہے کشمیر میں
کشمیر میں تو ابھی گرمی ٹھیک ٹھاک ہے اچھی ہے
ہاں یہ کہہ رہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ گرمی ہے
کہاں پہ
کشمیر میں بہت زیادہ گرمی ہے
آپ لندن میں رہتی ہو
نگیٹیو مت بولو کشمیر میں بہت گرمییا ہے اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی یہاں پہ
ہاں ہاں اب تو ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی گرمی ہوتی ہے
ہاں
ابھی تو جو بھی ہے پولوشن بہت زیادہ ہے اس کے وجہ سے گرمی ہو جاتی ہے یہاں پہ تو گلوب بل وارمنگ تو صحیح بات ہے بٹ جو یہ گاڑی کا پولوشن ہوتا نا دن ب دن یہاں پہ گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے پلوٹ جتنا رہے گا اتنا ہی گرمی بڑھ جائے گی پولوشن مین کوز ہے اس گرمی کی وجہ سے اور اوپر سے جب ہمارے جو ٹریز ہوا کرتے تھے پہلے اور وہ اس کی وجہ سے
ہاں یہ تو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے پلیوٹیڈ سب ہو گیا ہم ہی تو لاپرواہ ہے
ہاں صحیح بات ہے
ہم ہر چیز میں لاپرواہ ہے بچوں کو فون دیتے ہیں وہ یہ ایڈکٹ کرتے ہیں ان کو ان سے سب چیزوں اپنی صحت بگاڑتے ہیں اچھی چیزیں نہیں کھاتے
صحیح بات اور کچھ لوگوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے کوئی چیز گھم جائے تو پھر وہ ڈھونڈنے میں پورا دن دن نکالتے ہیں دس روپے کی چیز
آدھے ہاں آدھے انسانوں کو پیسوں کے بارے میں پیسے کیسے آئیں گے دس روپئے کو کیسے ایک
اوبوسلی پسے جب پیسے آئیں گے تبھی تو انسان خوش رہے گا
لی ہے
فیملی بھی تو دیکھو آج کل فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ پتا ہے کیا ہے ہر کسی کے لیے پیسہ جب پیسا ہوگا نا یہ خوش سب رہے گا اگر میرے پاس ایک کروڑ ہوتے نا تو میرے کو کوئی نہیں کچھ بولتا اگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے سب میرے کو
پیسے نہیں پیسے امپورٹنٹ نہیں کیئر امپورٹنٹ ہیں
ہاں جب گھر میں میں دودھ نہیں لاؤں گا سالن نہیں لاؤں گا میری بیوی تو میری آرتی اتارے گی وہ پھر ماں کو فون نہیں کرے گی بہنوں کو فون نہیں کرے گی
نگیٹیو مت بولو اور
اور کیا بس آپ کی دعا ہونے
جم کتنے بجے آپ کھولتے ہو
صبح ہم ہمارا تو چوبیس گھنٹے چالو رہتا ہے
اچھا ٹھیک
ہمارا جم کبھی باند ہی نہیں ہوتا ہے
اچھی بات ہے یہ انیسکس ہے کیا خالی میل فیمل اچھا میل کی ٹائمنگ الگ ہے اور فیمیلس کی ٹائمنگ
فیمیلس کے ٹائم ہم نے دو گھنٹے رکھی ہے الگ باغی یونیسیکس
اچھی بات ہے
سب کو موقع ملنا چاہے سب کو موقع ملنا چاہیے فٹ رہنے کا
ہاں
جیسے بوائز ویسے گرلز سب کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے
لیکن ہماری سوسائٹی میں نہیں کرتے ہیں
ہاں آب کیا کرے ہمارے ہمارے جو گرینڈ فادرس ہے یا فور فادرس ہے ان کی کچھ اپنی سوچ ہے اور ماحول بھی جیسا ہے اس حساب سے ٹھیک ہے لڑکیوں کے لیے الگ جیم ہونا چاہیے کیونکہ لڑکیوں کے لڑکیوں کو تھوڑا سنبھل کے رہنا پڑتا ہے نا ہر چیز میں
صحیح میں
ہماری فور فادرس غلط نہیں ہے بٹ مگر لڑکیوں کو بھی فٹنیس ہونی چاہیے اس چیز میں میں سپورٹ کرتا ہوں جب فٹ ہوں گی لڑکیاں تبھی تو ہمارا ہماری اسٹیٹ اچھے سے کام کرے گی گھر بھی چلے گا اچھے سے
وہ بات صحیح ہے مگر لڑکیوں کو بھی اقوال ہی ٹریٹ ہونا چاہیے نا
ہاں تو اس لیے بولتا ہوں کہ لڑکیوں کو اپنا جم کھولنا چاہیے جہاں پہ خالی لڈیز ایکسرسائز کریے بوائز نے
تو اس کا مطلب آپ انڈائریکٹلی مجھے بول رہے ہو جم نہیں آنا
نہیں نہیں میں تو آپ کو نہیں بول رہا ہوں ہم نے پھر یسیک رکھا کیوں ہے باندہ اور لڑکی کیو کے لیے بول رہا ہوں جو سوچتی ہے کہ بوائز ہے تو جم میں جا نہیں سکتے ہے ان لڑکیوں جو فٹنس اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ بوائز کی وجہ سے کیونکہ وہ ان یوزل پوزیشن ہوتی ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے لڑکیاں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ہونا چاہیے ان کے لیے سپریٹ جم
صحیح میں ہے
ہاں
نہ
باقی ل باقی کیا
باقی لڑکیوں کو بھی اک والی ٹریٹ کرنا چاہیے نا ہاتھ لحاظ
میں نے تو بولا ہر لحاظ میں میں تو بول رہا ہوں ہاں ہاں
بچے بھی بہت تنگ کرتے ہیں
کیوں نہیں کریں گے یہی تو ان کی عمر ہے تنگ کرنے کی جب بڑے ہو جائیں گے میری تو ماشاء اللہ ابھی دو ہے تیسرا آنے والا آپ کے کتنے ہیں
میرے دو ہے ابھی
اچھا اچھی بات ہیں
ڈیٹ ہے
بیٹا اریٹیٹ ہو گیا تھوڑا سا
ہاں تھوڑا سا کھلاؤ پلاؤ اودھر ادھر لے جاؤ گرمی لگ رہی ہو کہ پلاؤ پلاؤ چائے پلاؤ
پی رہا ہے
اچھی بات ہے پینے بھی چاہیے بیچارے کو بھوکا مت رکھو
بھوکا نہیں رکھ رہی ہوں مگر جب کھانا اویلیبل ہوگا
جب ان کو ابھی پوشٹک کھانا ملے گا تبھی تو ایسے ایسے گرو کریں گی
اویلیبل بھی ہونا چاہیے نا وہ پوشٹک کھانا
ہاں کیوں ان کا باپ تو ہر ایک چیز رکھتا ہے ان کو وہ تکلیف لگ رہی ہے وہ چیز یہ چیز کرنے میں تو پھر کیا کر سکتا ہے باپ بیچارہ
ہوں آپ خالی جم چلاتے ہو کہ اور کوئی کام کرتے ہو
میری شوپ بھی ہے ڈرائی فروٹ کی تو میں اس میں بھی ہوتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ٹوریزم کا موسم ہے تو سوچا کہ ٹورسٹ کو اچھے اچھے کاجو بادام دے دوں وہ بہی ہیلتی سنککس ہر چیز میں آزمانا چاہیے اپنا لاک
اچھی بات ہے اور اور سب ٹھیک ہے
بس میں تو ماشاء اللہ ٹھیک ہوں
اچھا چلو ٹھیک ہے میں بیٹی کو یہ کراتی ہوں فیڈ کراتی ہوں آپ سبمٹ کر دینا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کٹ سے